ہاں ہاں سب خیریت ہے
یار کچھ گھر میں سب خیریت میں ہیں ا مطلب ا میں سوچ فنیر کی کوئی اچھی سی ڈش بنا لو
ہاں بالکل بالکل
اچھے لگتے ہیں بڑوں سے لے کے بچوں تک سب کو
بالکل بالکل مطلب دیکھا جائے تو ایک پھر وہ اسے بینا سبزی کے بھی کھاؤ تو سبزی میں بھی کھاؤ پروٹین تو ملنا ہی ہے اور لگتا بھی بہت اچھا ہے کھانے میں بالکل
یعنی کہ پنیر بٹر مصالحہ بنا دو بچوں کو بھی پسند
ہاں بالکل بہت اچھا لگتا ہے اور نیر بٹر کو بہت ہی اچھا
اب جی بن جائے تو وہ سب بچے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے
بالکل بالکل
تو مطلب پن کو دیکھو تو دیکھو نا اس سے کتنی جیسے کہ پانی ٹکا ہے کیا بول رہے ہیں کا ہے شاہی پنیر ہے اپنا وہ پالک پنیر مٹر پنیر چلی پنیر تو مطلب بہت سارے ایسے
اپ بالکل بالکل
ہاں تو اپ کو بھی اس میں سے کچھ
ہاں عموما بیسک سی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا پنلج تو انرکہ ہے اپنا اج کل تو دیکھیے مصالے ریڈی ملتے ہیں بس ہمیں گھر پہ
ہاں ہاں لوگ اسی کا ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں
مطلب طرح طرح کی ڈشز بنا لیتے ہمارے ہاں تو زیادہ تر بچے کیا پسند کرتے ہیں انہیں ہلکا سا سنہری تلے پنیر کو تو وہ کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں رہنے دو نا دودھ کر رہے ہو سبزی میں ہم یوں ہی کالے
ہاں یہ بچوں کا ہوتا ہے میرے گھر پہ تو کچا ہی پنیر کھا لے کوئی ہاں ہاں تو وہ وہ بھی چلو بچہ پیٹ میں تو وہ سمجھاتا ہے پر جیسے کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک ایک ایک اٹھا لیتے پھر جب اس کو گولڈن براؤن کر کے بڑا مصالحہ ڈال کے رکھتے ہو تو وہ بھی ان لوگوں کو اچھے لگتے ہیں کڑا کڑک تو اس پہ کرسپی کھا لیتے ہیں
ہاں بالکل کھا لیتے ہیں بچے مطلب بنداس ہے کہ بھئی انیر کو ختم کر دی پلیٹ ان کا پسندیدہ فوڈ ہو جاتا ہے پسندیدہ کھانا ہو جاتا ہے
ہاں بھائی بھائی تو میں اج نہیں سوچ رہی تھی کہ چلو نا روز اس کچھ نہ کچھ بنائے تھے اج کچھ اچھا مطلب پنیر کا کچھ بنا لو تو شاہی پنیر بنانے کے سوچے تو میں نے سنا تھا کہ اپ اچھے ہی بناتے ہو تو بولا چلو پوچھ لیتی ہوں مطلب میرا طریقہ تو دیکھو سمپل سا ہے کہ ہاں سب سے پہلے تو پیاز ٹماٹر اور کاجو کا پیسٹ تیار کر دی ہاں ہاں صحیح ہے نا پھر اپ سارے مصالحے ڈال کر گریوی بنا دیتے ہو پھر اخر میں بنے ڈال کے ہو گئے ہیں ریڈی اور وہ اپنا ریڈیمنٹ ساہی پنیر کا پیکٹ اتا ہی ہے اس پہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے اس کا مسئلے کا پیسٹ بنا کے وہ بھی ڈال دیں
زیادہ تر تو یہ لکھا ہوتا پانی میں ڈالوں گولوں اور اس کے لمس کو برابر سے ملا کر برابر لمس نہ رہے اس نے مصالحے میں ایڈ کر دو اور ہلکا پانی چھوڑ دے
مٹر پنیر ایسا کچھ ہوتا ہے نا بٹر پنیریا اس میں وہ دودھ کا بولتے ہیں باقی تو موسٹ اف پانی کا ہاں ہاں
وہ بٹر پنیر جو بنائی جاتی ہے
ہاں ورنہ تو اس موسٹ پانی میں ہی بول
ہاں ہاں نہیں ساری ڈشز میں جتنی بھی ایک بٹر پنیر ہوتا ہے جس میں بٹر یوز کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پتہ تو لگانا ہی ہے
نہیں نہیں وہ جو پیکٹ والا جو اتا ہے نا مصالہ جو ہوتا ہے نا اس میں ملک ایک دو ایسے جو پیکٹ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا دودھ میں وہ پیسٹ بنا کے ڈالنے کو بولتے ہیں باقی وہ موسٹ پانی والا ہی میں ہی بولتے ہیں
اچھا تو اس کا
تھوڑا سا ہاں لکھا ہوا ہوتا ہے ہاں جیسا کہ میں وہی بول رہی ہوں کیونکہ پنیر بٹر مصالحہ بناتے ہیں نا تو اس میں ایک کٹوری میں مطلب تھوڑا دودھ لے کر وہ والا مصالحہ وہ دودھ میں پیسٹ بنا کے ڈالنے کو بولتے ہیں اور باقی ہم جو بناتے ہیں نا اس میں وہ پانی میں تھوڑا سا پیسٹ بنا کے ڈالنے کو بولتے ہیں
نہیں مجھے بتائیے جو پنیر کی جس میں ہم مصالحے کا پیکٹ کو دودھ میں گھول کے ایڈ کر دیں
ہاں بہت سارا دودھ نسب کٹ ہو رہا ہے ساتھ تھوڑا سا
کنٹوری میں ہی دودھ کے ساتھ میں ڈالتے ہیں تو میں تو وہ ڈش کا نام کیا ہے
تو شاید مجھے یاد ہے پٹر مصالحہ ہے
پنیر بٹر
اس میں وہ دودھ میں بولتا ہے کہ
لیکن ہم نے تو یوز کیا تھا تو ہم نے پانی میں
اب پتا نہیں میںنے تو میں بھی پانی کا ہی کر رہی تھی پھر میںنے ایک بار پیچھے مطلب میں جتنی بار لاتی ہوں نہ پیچھے پڑھ لے تو اس پیکٹ کے پیچھے لکھا ہوا تھا ہاں ہاں اس پیکٹ کے پیچھے ہاں صحی صحی ااس میں دودھ لکھا ہوا تھا تو میں نے دودھ ڈالتے ہی کیا تھا تو کیا پتہ اس سے ٹیسٹ مطلب چینج ہوتا ہو تھوڑا
بلکل ہم جب بچپن مٹر پنیر بنا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں بٹر ملک
ہاں ہاں اور کریم ڈال دیتے ہیں اوپر سے تو ٹیسٹ اور بھی
ہاں بلکل لیکن کیا ہے نہ دیکھو ہم جب تیکھے مسئلے کھانے والے ہوتے ہیں نہ جیسے پھیکی چیزیں اچھی نہیں لگتی ہے مجھے سب تھوڑا بہت ہم ٹیسٹ کے ایکاڈنگ خا سکتے ہیں یہ زیکھے کے لیے کی ہاں بھئی تھوڑا اچھا لگتا ہے بٹ یے مجھسے پیٹ نہیں بھر سکتے مجھے تو کچھ عجیب حی لگنے لگتا ہے
چٹپٹا چاہیے ہو ہوتا ہے اس میں بھی حم اور گریوی تو اب یہ دیکھو یے گریوی ہوتی ہے یے تو ساری گریوی ایک جیسی ہی بنتی ہے ساری سبزیوں کی پنیر کی جتنی بھی ورائٹی ہوتی ہے ان میں گریوی سیم ہو تی ہے اور پتا ہے کوئی کوئی لوگ تو اسٹور کرکے بھی رکھ دیتے ہیں کے گریوی بنا کر رکھ دے پھر جیسا کی ہفتے بھر بعد پنیر کھانے کا من ہوا تو وہ گریوی نکلے آپنے فریزر میں سے اور پھر تیل میں تیل ڈالا اور وہ گریوی ڈالی اور وہ پنیر ڈال کے بنا لیتے تو مجھے ایسا ہوتا وہ پنیر خراب وہ گریوی خراب
نہیں ہوتی تڑکا تڑکا مار لیتے ہونگے نہ
وہ ان لوگوں کا
بچ جاتا ہے اور دیکھیے بلکل بہت بہت صحی طریقہ دیکھ رہا ہے
ہاں تو ہاں انسٹنٹ والا جیسے آج فری ہے تو تھوڑی سی گریوی بنا کے ڈی فریج میں رکھ دو پھر جیسے کہ ابھی آج چلو اچانک سے کھانے کا من ہے تو ٹایم گ
بلکل اگر ہمیں اچانک سے کوئی مہمان آ جائے ںم ان کے لی کوئی سبزی بنانی ہو یا سالن بنانی ہو تو اس کے ترنت ہی ہم اس ذریعے بنا سکتے ہیں بڑا بنا ہوا مسالہ ریڈی رکھا ہے ہمیں صرف تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے بس بہت یعنی مطلب یہ جو بھی ہے بہت دماغ کی بات ہو گئی ہے کہ آپ گریوی
میں مسالے ڈالے اور پھر وہ وہ گریوی ڈال دی اندر پھر اپن چلو پیکٹ والا لا کے وہ ڈال تھے پھر مکس مکس اور پنیر ڈال دو ہو گئی سبزی تیار دس منٹ میں جیسے بھی خوش کیا رے واہ دس منٹ میں سبزی کر رہی ہوں
ہاں دیکھو تو جھٹپٹ پک گئی اب انہیں اندر کا راز ہی نہیں پتا ہے نا کہ اب تمہیں بازی کھلا رہے
ہاں تو میرے کو ایسا لگتا ہے کبھی تو بولتے ہوٹل میں بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں ہوٹل میں تھوڑی نا روز روز تازی تازی گریوی بناتے ہاں ہاں پر ابھی کیا پتا ہفتوں تک رکھتے نہیں رکھتے سمبلو سوال آ جاتا بٹ میں تو موسٹ آف فریش بنانا ہی پرپیر کرتی ہوں کہ فریش بنای فریش کھا لی
بلکل ویسے بھی دیکھا جائے تو ہم ڈیلی فریش کھانے والے ہم رکھ کے نہیں کھا سکتے
پیمپ
نہیں اس میں سے ہمیں عجیب سی
ہاں مہک آنے لگ جاتی ہے ہاں ٹھیک ہے دو تین دن دو تین دن ہونا دو تین دن تو ٹھیک ہے چلو ایک د نہیں ہوا ہے پر ہفتوں تک تو نہیں ہیں ایسا
نہیں کر سکتے نا ہفتوں تک کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تاکہ ہم اس کو کھا سکے ہم خود ہی اپنے من سے اتر جاتے کہ وہ چیزیں دل دماغ سے
ہاں بہت ہو گئی ہے تو آپ پنیر گھر بای بنا لیتے ہو کہ بازار سے لاتے
بنا بنا گھر پہ بنا لیتی ہیں زیادہ تر میں تو نہیں بناتی ہوں ہاں بلکل بنا لیتے ہیں بھائی بنا لیتے ہیں ہمارے کیا کرتے ہیں دودھ استعمال کرتے پتا تو ہے آپ کو کیس اس کی ریسیپی ہوتی ہے کیسے اس کو بنانے کا
دودھ کو اچھے سے ابال لیتے پھر نیمبو کا رس ڈال دیتے اور دودھ پھٹ جات
بالکل وہ تو بولتے ہیں کہ یہ تازہ پنیر ہے بھائی بولتے بچوں کو یوں کلا دو
ہاں ہاں وہ تو صحی بولتے ہیں ہاں میں نے ایک بار ٹرائی کیا تھا پر میرا تو صحیح سے جمع نہیں مطلب وہ کیسے پیسز پیسز بنتے ویسے نہیں ہوا تھا
تو وہ ہم تھوڑے سے کا استعمال کرتے ہیں نا اب وہ لوگ کیا ہے زیادہ سے زیادہ دیکھ لیے تو بیس تیس لیٹر کا ایک ساتھنات تو ان کے جو پیسز آتے ہیں وہ خوبصورت دکھتے ہیں ہمارے ہ کہ جو بنی ہوئے پیسز ہوتے تو وہ اجیب کہ ار ک ملائی جما کے کاٹ لی پتلے پتلے سے عجیب سے دکھتے ہاں بس بس ب ہاں کیونکہ اس کی جو لیئر اس کی جو کی موٹائی ہوتی ہے بہت پتیلی ہوتی ہے
پتلی ہوتی ہیں
ت ہے وہ
ہاں ہاں چلیے تو ملتے ہیں پھر
جی بالکل بہت شکریہ آپ کا پنیر کو لے کے ڈسکس کرنے کے لیے جی بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے اللہ حافظ